ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہو تم
بالکل ٹھیک گ ت بتا تم کیا س
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں
اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے آج بس ابھی روز روز کی طرح گرم چائے کا کپ ہاتھ میں تھامی بیٹھی ہوں تو تمہاری یاد آ گئی سوچا ت فون کر کے حال چال دریافت کر لو
شکر ہے تم نے فون کر لیا میں بھی روزز کی طرح رضائی میں دبکی بیٹھی ہوں وہ ٹھنڈ سے تھھر تھر رہی تھی آج تو سچ میں سردی نے حد ہی پار کر دی میں صبح سے سورج کہئی درشن نہیں ہوئے
بالکل صحی کہہ رہی ہو ہماری طرف بھی صبح سے ایسی گہری دھند چھائی ہوئی ہے کہ برابر والے گھر کی دیوار بھی دنگ سے نظر نہیں آ رہی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سال سردی نے پچھلے سال کے سارے کارڈ توڑ دیے ہیں تم صبح سے کیا کیا کیا پھر
صبح سے تو بس بستر سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی بس مشکل مشکل سے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنایا اور جیسے ہی ناشتے سے فارغ ہوئی دوبارہ دوڑ کر رضائی میں آگسی سردی میں سب سے مشکل کام پانی کو ہاتھ لگانا لگتا ہے اتنا ٹھنڈا کہ ہڈیاں تک کاپ اٹھتی ہیں
ہاے پانی کا تو نام ہی مت لو جب صبح برتن دھونے کا وقت آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ کوئی جادو ہو جادو ہو جائے اور سارے برتن خود بخود صاف ہو جائے میں تو صبح سے تین دفعہ چائے پ پی چکی ہوں تاکہ جسم میں تھوڑی حرارت پیدا ہو پر جیسے ہی چائے ختم ہوتی ہے ٹھنڈ پھر سے گھیر لیتی ہے
چائے تو اس موسم کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے گھر میں بھی آج صبح سے چائے کا دور چل رہا ہے میرے ابا جی تو کہہ رہے تھے کہ اس سردی میں صرف چائے سے کام نہیں چلے گا اب شام کو گاجر کا حلوا بنا چاہیے تاکہ سردی کا مقابلہ تھوڑی طاقت سے کیا جا سکتا سکے
واہ گاجر کا حلوا سن کر ہی میرے منہ میں پانی آ گیا ویسے سردی کے موسم کا اصل مزہ ہی کھانے پینے میں ہے گرم گرم حلوے سوپ اور خوش مے اس موسم کو مز مز ی دار بنا دیتے ہیں تمہارے گھر جب حلوا بنے گا تو مجھے مت بھولنا تھوڑا میرے گھر بھی بیچنا
ارے کیوں نہیں تمہارا گھر کون سا دور ہے جیسے ہی حلوا تیار ہوگا میں سب سے پہلیے تمہارے لیے بھجواؤں گی ویسے تمہارے گھر میں آج کھانے میں کیا بن رہا ہے اس موسم میں تو کچھ گرم اور چٹ پڑا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جیسے پکوڑے یا فش فرائی
آج ہمارے گھر میں میری امی جان مچھلی بنا رہی ہے انہوں نے کہ رات کو ہی مچھلی کو مسالے لگا کر رکھ دیا تھا اور ابھی کچن سے انہیں تلنے کی اتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے میں تمہیں بیاں نہیں کر سکتی دل چاہ رہا ہے کہ بس جلدی سے کھانا سامنے آ جائے
او ہوو مچھلی اور وہ بھی سردی کے موسم میں یہ تو سچ میں لاجواب س نیو ہے مجھے بھی مچھلی بہت پسند ہے خاص طور پر جب باہر دھند ہو اور گھر کے اندر بیٹھ کر گرم مچھلی کھائی جائے سردی کا موسم کھانے پینے کے معامل میں سب سے بہترین ہوتا ہے کوئی تھکن نہیں ہوتی
یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی گرمیوں میں تو پکانے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے بس پانی اور شربت پینے کا دل کرتا ہے مگر سردی میں جتنا بھی کھاؤ سب ہضم ہو جاتا ہے لیکن اس موسم کا ایک بڑا مسلا کب کپڑے دھونے اور انہیں سکھانے کا بھی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا
تم نے میرے دل کی دکھتی رکھت پر ہاتھ رکھ دیا میری امی نے کل ڈھیر سارے کپڑے دھوئے تھے اور آج دوسرا دن ہے پر وہ ابھی تک گیلے ہیں چھت پر دھوپ ہی نہیں نکل رہی کہ کپڑے سوکھے بس ٹھنڈی ہوا سے انہیں تھوڑا بہت رستہ مل رہا ہے پورے گھر میں کپڑے ہی کپڑے پھیلے ہیں
ہمارے گھر کا بھی یہی حال ہے سارے سحر میں اور کمروں کے آگے روسیوں پر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اور اوپر سے سردی کے کپڑے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ انہیں سوکھنے میں سدیاں لگ جاتی ہے ویسے تم نے اس سال سردی کی تیاری کیسی کی ہے نئے کپڑے یا سویٹر بنوائے ہیں یا نہیں
ہاں میں نے اس سال دو نئے گرم سوٹ سلوائے ہیں اور میری دادی اماں نے میر لے ایک بہت ہی پیاری شال بنی ہے جو اتنی گرم ہے کہ اسے اوڑھ کر سردی کا احساس ہی نہیں ہوتا لیکن سچ بتاؤں تو ان اتنے کپڑے پہن کر بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹھنڈ اندر تک گھس رہی ہے
میری بھی یہی کیفیت ہے میں نے دو سویٹر اور ایک بڑا سا گرم کوٹ پہنا ہوا ہے اور پاؤں میں دو گرم جراوے ہیں پھر بھی میرے ہاتھ اور پاؤں بالکل برف کی طرح ٹھنڈے ہو ہو رہے ہیں مزہ تو تب آتا ہے جب دھوپ نکلے اور ہم سب چھت پر بیٹھ کر دھوپ سیکی
دھوپ اب ایک خاب بنتی جا رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے سورج کے درشن بس چاند چند منٹوں کے لیے ہی ہوتے ہیں اور وہ دھوپ بھی اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہوتی جب ہم چھت پر جاتے ہیں تو دھوپ سے زیادہ ٹھنڈی ہوا ہمیں نیچے نیچا دکھا دیتی ہے
بالکل صحی کہہ رہی ہو اس سردی کی ٹھنڈی ہوا تو سیدھا ہڈیوں میں تیر کی طرح لگتی ہے ویسے اس موسم میں رات کو سونے کا اپنا ہی مزہ ہے گرم بستر میں لیٹ کر جب تک کوئی دلچسپ کتاب نہ پڑھی جائے یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر قصہ کوئی نہ وہ سکون نہیں ملتا
ہاں ہمارے گھر میں بھی رات کو سب آگ کے سامنے بیٹھتے ہیں میرے ابا جی روز رات کو ان کے سامنے زمانے کی کہانیاں سناتے ہیں اور ہم سب مونگ پھلی اور ریوڑی کھاتے ہوئے ان کی باتیں سنتے ہیں یہ وقت پورے دن میں سب سے بہترین ہوتا ہے جب سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں
مونگ پھلی کا ذکر کر کے تم نے پھر سے میرے منہ میں پانی لا دیا سردی کی راتیں اور مونگ پھلی کا ساتھ تو لازمی میل ہے ہم بھی رات کو بستر میں ڈھیر ساری مونگ پھلی لے کر بیٹھتے ہیں اور پھر ان کی چھلکوں سے پورا بستر بھر جاتا ہے جس پر امی سے صبح ڈانٹ کھانی پڑی ہے
ہاں یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے ہمارے گھر میں بھی چھلکوں پر لڑائی ہوتی ہے کہ کون انہیں اٹھائے گا اور کچرے کے ڈبے میں ڈالے گا لیکن سردی کے موسم کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو بعد میں بہت یاد آتی ہیں اور زندگی کا اصل مزہ بنتی ہے
صحی بات ہے ہر موسم کے اپنے ہی رنگ اور اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے گرمیوں میں ہم سردی کو ترستے ہیں اور سردیوں میں دھوپ کو انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جو چیز پسند ہو اس سے جلدی تھک جاتا ہے اور دوسری چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے
تم نے بالکل گہری بات کہی ہے جب جون اور جولائی کی گرمی میں برا حال ہو تا ہے تو ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ سردی جلدی آ جائے اور اب جب سردی آ گئی ہے تو ہم سورج نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں خدا کی ہر حکمت میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرورت ہوتی ہے
ہاں بالکل صحی ویسے تمہارے یہاں گیس کا کیا حال ہے ہماری طرف تو سردی بڑھتی ہی گیس کا دباؤ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ کھانا پکانا بھی ماحول محال ہو جاتا ہے صبح وقت تو بالکل ہی چلی جاتی ہے پھر سلینڈر کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ کافی مشکل کام ہے
ہماری طرف بھی بالکل یہی مسئلہ چل رہا ہے گیس کا دباؤ دوپہر کو تھوڑا بہتر ہوتا ہے پر صبح اور شام کے وقت تو بڈس نام کی آتی ہے میری امی صبح بہت جلدی اٹھ کر ناشتہ بناتی ہیں تاکہ گس جانے سے پہلے کام نپٹایا جا سکے یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے
یہ سردی میں گیس کا جانا تو اب ہر سال کا معمول بن چکا ہے چکا ہے اس وجہ سے لوگ اب سردی سے زیادہ گیس کے آنے جانے سے پریشان رہتے خیر ان سب مشکلات کے باوجود مجھے سردی کا موسم اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں انسانی جسم کو تھکان کم ہوتی ہے اور کام کرنے کا جذبہ زیادہ رہتا ہے
مجھے بھی سردی اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں تیار ہونا آسان ہوتا ہے گرمیوں میں تو تھوڑا سا چلو تو پسینہ آ جاتا ہے اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں سردیوں میں گرم اور خوبصورت شال اور چادر پہن کر انسان بہت اچھا لگتا ہے اور رنگت بھی صاف رہتی ہے
یہ بات تم نے بالکل لڑکیوں والی کہی رنگا صاف رہ نے والی بات بالکل سچ ہے دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے چہرے پر روا ہی رہتی ہے ویسے کیا تم نے اس سردی میں کہیں گھومنے کا پروگرام بنا بنایا ہے سردی میں پہاڑوں پر جانا اور برف بری دیکھنا کتنا حسین لگتا ہے
دل تو بہت جاتدا ہے کہ کہیں پہاڑی علاقے میں جایا جائے اور برا باری کا لطف اٹھایا جائے پر اس سردی میں سفر کرنا خود ایک بڑی آزمائش ہے راخت تو میں اتنی دھند ہوتی ہے کہ گاڑی چلانا خطرناک ہو جاتا ہے اس لیے آو جو نے کہا کہ اس بار ہم گھر پر ہی سردی گزاریں ہیں
تمہارے ابا جی نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے اس موسم میں دھن کی وجہ سے حادثات کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے گھر کے اندر رہنا اور محفوظ رہنا یہ سب سے بہتر ہے ہم ب اس بار کہیں نہیں جا رہے بس گھر میں ہی مزے مزے کے پکوان بنائے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں
یہ بھی ایک طرح کا گھومنا نہیں ہے کہ کچن سے کمرے تک اور کمرے سے کچن تک کا سفر ج جاری ہے اس سردی میں بیمار ہونے کا خطرہ بھی بہت ہوتا ہے ہمارے گھر میں میری چھوٹی بہن کو ہلکی کھانسی اور زکام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سب پریشان ہیں
اوہ خدا اسے جل شفا دے سردی میں بچوں اور بزرگوں کا خیال رکھنا سب سے ضروری ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا لگتے ہی گلا خراب اور زکام ہو جاتا ہے تم انہیں گرم کہوا بنا کر دو اور ہو سکے تو تھوڑا سا شہد اور ادرک کا رس ملا کر پلاؤ اس سے بہت آرام ملتا ہے
ہاں ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ